و کمھا جی
وعلیکم السلام کیسے ہیں
میں اچھا آپ کیسا ہوں آپ کیسے ہیں
جی میں بھی الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امی ابو کیسے ہیں
امی بو بھی اچے ہیں آپ بتائیے کیا کر رہی تھھی کچھ نہیں ایسے ہی بیٹھا تھا
میں ابھی کچھ نئے سے شام کا تھوڑا ناشتہ کر رہی تھی
ہاں
ا وہی میں میگی بنائی تھی آج میں نے سوچا یار بہت دن سے میگی نہیں کھائی مجے بہت بکئی لگا تھا میں نے سوچا بنا لیتی ہوں
او ہو تو آپ میگی کیسے جیسے مطلب میگی آتا ہے ویس بناتی ہو یا تو آپ الگ سے بناتی ہو جیسے سبزی وغیرہ کاٹ کے
ہاں پہلے تو میں ایسیے ہی سمپل بنا لیتی تھی پر آج مجھے کچھ الگ کھانے کا من کیا تو میں نے نیو ریسیپی ٹرائی کیا میگی کے لیے
کیسی ریسیپی
او تو پھر کیا ہے میں نے نا مطلب وہ ویسے تو پانچ منٹ والی میگی بھی اچھی لگتی ہے جیسے جٹپٹ بنا لو لیکن مجھے تھوڑی چٹپٹی کھانی تھی ایک دم تیکھی والی تو میں نے کیا کیا میگی کو پہلے بوائل کر کے گلا لیا ہلکا گلانا کیونک وہ کیا ہے نا میگی بہت زیادہ گل جاتی ہے نا پانچ منٹ میں ہی
ہاں وہی تو دو منٹ اسی لیے تو رہتا ہے اس میں لےکھا دو منٹ میں گل جاتی ہے
ہ تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک دم بالکل کچا ہی رکھنا پڑتا ہے اس کو زیادہ نہیں گلانا جیسے ہم لوگ کیا ہے نوڈلس کیا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ٹائم کے لیے گلانا پڑتا ہے تب وہ جا کے یہ پاستا ہے اس کو تھوڑا زیادہ گلانا پڑتا ہے میگی میں ایسا نہیں ہے نا تو کو دو سیکنڈ ایک منٹ یا دو منٹ کے لیے گلا لیے پھر ایک پین لیے اس میں تیل ڈال کے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالے اور پھر تھوڑا سا اس میں مرچی پاؤڈر اور پھر کٹی ہوئی ٹماٹر اور مرچی ڈال دی ہے
کون سی مرچی لال مرچی کی ہری مرچی
لال مرچ بھی ڈالے اور ہری مرچ بھی ڈالے دونوں پھر ہاں وہ چٹپٹی کھانیانی تھی نا بہت اچھی لگتی ہے اور ٹماٹر بھی اچھا دو تین ڈال دیے اور پھر اس کو خوب بھون لیے اس کو گلا کر کے ٹماٹر اور اس کو مطلب اچھے سے بون کر کے اور اس کے بعد پھر وہ جو میگی جو گلائے تھے نا اس کو ڈال دیے اس میں اور دو پیکٹ میگی مسالہ ڈال دیے
ہوں
اور تھوڑا سا دھنیا مطلب کہ چوپ کیا ہوا کٹا ہوا دھنیا اور تھوڑی سی اس میں کالی مرچ پاؤڈر ڈال دیے اور اس کو خوب اچھا اچھے سے فرائی کر دیے
ہوں ہوں
اس کے بعد گرما گرم کھائے بہت ہی لذیذ لگا کھانے میں واقعی
اور پھر سوس بھی ڈالتے کیا آپ لوگ لاس میں ٹمیٹو سوس
ہاں ڈالتے تو لیکن مجھے نہیں پسند ہے نا سوس اس لیے میں نہیں ڈالتی ہوں
او ہاں نے تبھی بولا ہے نہیں مجھے بھی نہیں پسند لیکن جنرلی لوگ کرتے تو میں نے پوچھ لیا
نہیں نہیں وہ سوس والی تو ملتی ہے باہر مجھے وہ نہیں اچھی لگتی ہے نا سوس
ہاں مجھے بھی نہیں ہے پسند مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو مطلب وہ کھانا ہے نمکین کھانے یا اسپائسی کھا اس میں میٹھا ڈال کے کیوں برباد کرناا اس کو
ہاں وہی بات ہے
ٹمیٹو سوس جو بھی بولو میٹھا تو رہتا ہی ہے
ہوں وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے پر
ہاں پھر مطلب ایسا لگتا ہے کہ جتنا محنت کی سب سوس ڈال کے سب وہ خراب ہو جاتا ہے جچ
ہوں ہوں تو بائی
وہی بات ہے
ہاں تو میں نہیں ڈالتی ہوں وہ کیا ہے وہ تھوڑا میٹھا کھٹا عجیب سا ہی ٹیسٹ لگتا تا اس میں
آپ کو اسپائسی فوڈ بہت پسند ہے
ہاں اسپائسی فوڈ مجھے پسند ہے میٹھا مجھے بالکل نہیں پسند مطلب جیسے ٹھیک ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت کھا لیے میرے گھر میں اگر کوئی بھی لے کے آتا میٹھا تو بت فریج میں رکھا رکھا خراب ہو جائے گا کھاتی ہی نہیں ہوں میں
او ہو وہ تو مطلب ا آپ اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو آپ نے رامن ٹرائی کیا ہوگا
جی کیا
رامین
نہیں نہیں میں دیکھ رہائی کی ہوں رامین یہ کیسا ہوتا ہے میں تو پہلی بار نام ہی سن رہی ہوں
یہ آج کل چلا ہوا ہے انڈیا میں کورین ڈش ہے یہ بھی مطلب نوڈلس کی طرح رہتا ہے لیکن یہ بھی اسپائسی رہتا ہے بہت وہاں کورین لوگ کھاتے اس کو مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن آج کل انسٹاگرام یوٹیوب میں بہت فیمس ہوتا ہے نا رامین کا ریل آتا رہتی ہے تو بتایا جاتا ہے کورین کا یہ کوریا مطلب کورین کھانا ہے یہ ج کو لوگ وہاں کھاتے ہیں اور وہاں کی ڈراما ا کو ا کیا گانے آج کل بہت چل رہے ہیں تو سب لوگ بہت انفلوئنس ہو رہے تو وہ سب وہ لوگ بھی کھا رہے رامین تو اسی لیے مجھے لگا کہ آپ نے ٹرائی کیا ا اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو
نہیں مجھے یاد آیا میں بھی ایک مطلب اسکرال کر رہی تھی تو ایک کوئی یہیں کی انڈیا کی کوئی سیلیبریٹی ہے سیلیبرٹی نہیں وہ چھوٹی سی ہے مطلب کیا نام ہے اس کا چاہ انفلوئنسر نہیں ہے وہ چاہت چل چہل چودھری کچھ ایسی نام ہے اس کا شاید اس کو ہم لوگ چائلڈ آرٹسٹ میں دیکھے تھے سیریل یہ سب میں تو اس کو میں نے دیکھ کا ہے وہ مطلب وہ وہی مطلب شوٹنگ یہ سب وہیں کا کرتی ہے مطلب جو بھی کرتی ہے وہی کرتی ہے کانک پورین ڈراما کرتی ہے نہیں نہیں ایک اور ہے اسی ایج کی ہے اس کی ہی ایج کی ہے وہ تو وہی تو وہی رامین کا رہی تھی شاید وہ بہت چٹپٹا رہتا ہے نا بہت دکھا رہا ہے نا نوڈلس کی طرح ہی ریڈ ریڈ ایک دم
میں میں نے بھی سوچا کہ ٹرائی کروں گا لیکن یہاں میں جہاں رہتا ہوں یہاں بس ملتا نہیں تھوڑا سا وہ علاقہ ہے نا ٹاؤن ٹائپ کا جگہ ہے
ہوں ہوں
وہی ہے تھوڑا سا مطلب سٹی والے ایریا میں جاؤں گا تو لے کے آؤں گا
تو آپ کو مطلب کس ٹائپ کا پسند ہے چ بہت تیکھا یا تو
مجھے مطلب وہی چٹپٹا تیکھا ٹائپ کا اچھا لگتا ہے مجھے زیادہ میٹھا چیز پسند نہیں صحیح بتاؤں تو اور اوپر سے جب سنتا ہوں کہ شوگر تو وہ کرنا چاہیے میٹھا کم کھانا چاہیے ہاں تو تو مطلب مجھے مزہ ہی آ جاتا ہے کیونکہ مجھے پسند ہی نہیں میٹھا مطلب مٹھا بھی مجھے ایسی ہی پسند ہے ایک دو مٹھائی بس اس سے زیادہ میں نے کا
ہوں تو آپ کی فیوریٹ مٹھائی کون سی ہے
میری فیورورٹ مٹھائی میری فیورٹ مٹھائی ہے کاجو کتلی
او یہ تو مجھے بھی پسند ہے
اور ایک انجیر والی مٹھائی رہتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے
یہ تو نیا مٹھائی کا نام سنا میں نے
وہ میں نے انجیر نام ہے کہ کیا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں جو دودھ رہتا ہے نا جب وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کو سکھا سکھا کے سکھا سکھا کے سکھا کے سکھا کے جو وائٹ والا بنتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں کیا کرتے کیرم لائز کر کے وہ بناتے ہیں تو براؤن کلر کی مٹھائی بنتی ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے وہی اسی کا نام شاید انجیر مٹھائی رہتا ہے
اچھا جو وائٹ والے کی آپ بات کر رہے اس کو تو کلر کرنے کہتے ہیں شاید
ہاں ہاں وہ کلاکنند بھی مجھے پسند ہے ایسے کلاکنند بھی مجھے پسند ہے
سر اور کاجو کتلی تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں نا میٹ اھا جو رہتا ہے نا وہ بہت کم رہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے
مجھے بھی اچھا لگتا ہے لن وہی کاجو کتلی بھی ات اچھے لگتے کہ دو دو تین کھا سکو اس سے زیادہ نہیں کھاتا میں اس سے زیادہ کھایا بھی نہیں آاتا مجھ سے مطلب میٹھا زیادہ نہیں کھایا جاتا
ہ نہیں تو میں صرف کاجو کتلی کھاتی ہوں کیونکہ وہ نارمل بھی تھا رہتا ہے اور صرف شاید وہ کاجو سے ہی بنا رہتا نا تو وہ اچھا لگتا ہے آپ کو اس کا ریسیپی پتا ہے کیسے
میں نے میرے کو پتا نہیں ہے لیکن میں نے ایسی ریل میں دیکھا تھا کہ کاجو کو پیستے ہیں پھر اس میں پتہ نہیں کیا میدا ہے کچھ پتا نہیں کچھ ڈالتے مید میرے کو پتا نہیں اچھے سے لیکن اتنا پتا ہے کاجو کو ڈالتے ہیں اور شک ر بھی ڈالتے اس میں اور پھر اس کو بہت دیر تک گندتے اور اس کے اوپر ایک سلور والا چپکا دیتے ہیں
ہ نہیں تو وہ کیا ہے نا صرف کاجو سے ہی بنتا ہے اور گھی ڈال کے پہلے کاجو پساوا ڈال کے اس کو بھون دیتے ہیں ہوں اور شاید اس میں چینی نہیں ڈالتے کیونکہ وہ کاجو آلریڈی ہلکا سا میٹھا رہتا شاید تھوڑا بہت پیسا ہوا چینی ڈالتے ہیں
اچھا کیونکہ میں نے جو ریسیپی دیکھی تھی اس میں چینی ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اسی لیے
ہاں تو وہ بہت کم ڈلتا ہوگا شاید پر مجھے لگتا ہے مارکیٹ میں کہاں آج کل مطلب بالکل کاجو کہیں ملے گا اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر دیتے ہوں گے
کاجو کتلی پھر وہ مہنگی پڑ جاتی ہے نا کاجو ہی دیکھو آپ ک کا ملتا ہے آٹھ سو روپئے ہزار روپئے کلو کی سم تھنگ ملتا ہے اب کاجو اتنا کا مل رہا ہے پھرشک کر پھر اور بھی چیز پھر اس اسوپر جو سلور کا کورنگ رہتا وہ تو ایسے میں تو مٹھائی کا ریٹ کتنا چلائے گ ڈیڑھ سو روپئے کلو تو صرف کاجو سے نہیں اس کے علاوہ آئی تھنک آٹا یا کچھ اور بھی ڈلتا ہوگا اس کے ساتھ تبھی اتنا مہنگا مطلب تبھی ہزار آٹھ سو روپے کا مل جاتا ہے ایک کلو وہ
ہ ہاں ایک کلو شاید ہزار روپئے یا بارہ سو روپئے کلو ملتا ہے کاجو کتلی
یہ کاجو کے ریٹ بہت مہنگے ہیں ہاں
اس کا پیکیجنگ بھی بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا اچھا ڈبا میں رہتا ہے شیٹ ایک دم پتلا بتلا کر رہتا ہے مجھے بہت خوبصورت دکھتا ہے وہ
ہاں اور مجھے کاجو کتلی کے علاوہ ایک کون سی مٹھائی رہتی ہے ہم مٹھائی نہیں لڈو پسند ہے مغذ کے لڈو گھی والے
ہاں میں وہ کھاائی ہوں بہت اچھے لگتے ہیں
وہ مجھے لڈو میں پسند ہے ایسے میٹھا مجھے اتنا پسند ہے لیکن ہاں مطلب کھا لیتا ہوں ایک دو
ہاں وہی ہے مطلب بھوک لگا رہتا ہے نا تو میں بھی کھا لیتی ہوں ایک
ہوں ہاں ایسے بھوک سے لینا دینا نہیں مجھےھوک بھی لگے رہے گا تب بھی میں اتتے ہی کھؤ گا نہیں بھی بھوک لگا رہے گا تب بھی میں اتتے ہی کھاؤں گا کیونکہ مجھے ایسا نہیں کہ مطلب ایک دو کھانے کا جیسا من سا بھر جاتا ہے اور پھر من بھی نہیں کرتا پھر اس کے کھانے کا
ہوں تو آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی فیمس مٹھائی کون سی ہے
یہاں کی ایسی کوئی فیمس مٹھائی نہیں ہے لیکن یہاں کھووا کی جلیبی مطلب باہر سے لوگ آتے تو کھاتے تو بہت تعریف کرتے کھوا کی جلیبی کے بارے میں
وہ کی جلیبی کیسی ہوتی ہے
وہ ڈونٹ ٹائپ کا دکھتا ہے جلیبی رہتے کھوا سے بنے رہتا ہے اسی لیے کوا کی جلیبی اس کو کہا جاتا ہے ڈونٹ شیپ میں رہتا ہے براؤن کلر کا رہتا ہے اور اس میں چاش میں ڈبویا رہتا ہے وہ بہت لذیذ لگتا ہے جیسے وہ بنتا ہے نا گلاب جامن اسی کو ڈونٹ شپ میں بنا دیتے ہیں اور اس میں شاید کو تھوڑا ایکسٹرا ڈالتے ہوں گے
ہاں تو بہت اچھا ہے پھر
ہوں اچھا آپ جہاں رہتے ہیں یا تو پھر آپ نے آج تک سب سے آپ کو اچھی مٹھائی کون سی لگی ہے
مجھے یہاں کا تو یہ ہے رش گلہ
اچھا اچھا
لیکن مجھے پسند ہے کاجو پتلی
او آپ کو بھی کاجو بتلی پسند ہے
ہ بہت پسند ہے مجھے میں وہ مطلب ایسا ہے کہ دو تین کھا لیتی ہوں اگر مجھے بھوک نہیں بھی ہے مطلب وہ میرا فیوریٹ ہے اگر میٹھا میں کہا جائے تو
اور اسکول میں ملتا تھا جب اسکول میں پندرہ اگست یا چھبیس جنوری ہوتا تھا اسکول میں ملتے تھے بوندی کے لڈو وہ بھی اچھے لگتے تھے کھانے میں لیکن یہ کہ وہ بھی مطلب زیادہ نہیں کھائے جاتے تھے ہم لوگ تو دو دو بار کھڑے ہو کے لیتے تھے جا جا کے ارے کیا دن تھے بچپن کے
ہوں صحی ہے
ہوں سی تو
چلیے پھر پھر بات کریں گے آپ سے
ہوں چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ